ہلو ہاں باجی السلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی الحمد اللہ ٹیک ہوں آپ بتائیے آپ ٹھیک ہے
ج بس بس میں تو ٹھیک ہوں اور آپ بتائیے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے
ابھی گھر میں تو میرے سب ٹھیک ہے ہمارے بگل میں تھوڑی سی ایک لڑکی تھی اٹھارہ سال کی اس کی جلدی شادی کروا رہے ان کے امی ابو تو وہی بچاری رو رہی تھی تو ان کو دیکھ کے تھوڑا سا میں بہت دکھی ہو گئی تھی آج بتائیے آج کے زمانے میں ایسے ہیں لوگ جو ب چوں کہ چائلڈ میرج کرا رہے ہیں
یہ تو صحیح کہا آپ نے بازی لیکن اب دیکھو یہ بھی تو نہ پتا کیا باتیں رہی ہوں گی ہے نا کیا مجبوری ہو گئی اس کے امی ابو کی جو بچے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں
وہی تو وہی تو میں نے کہا ان کے امی ابو کو سمجھایا بھی کہ بیٹی کا ایجوکیشن تو بیٹوں سے زیادہ امپورٹینٹ ہے کیونکہ بی ٹیوں کو تو پریوار چلانا ہے تو بچے پالنے ان کو پڑھا لکھا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ان کے امی ابو کو نا سمجھ میں آ رہی ہے بات ادھر شادی کو لے کے تو لے نہیں مجھے شان رشتہ مل گیا پھر اچھا رشتہ نہیں آئے گا میں نے کہا بچی کو پڑھا لکھا لو قابل بناؤ تو رشتے اپنے آپ آئیں گے تو انہوں نے کہا سمجھیے نا
صحیح بات ہے بازی آج کل کا تو دیکھیو وہ سمے ہے آپ پہلے ہوتا تھا کہ نکاح کے لیے مطلب ا لڑکی والے ایسے مطلب ہاتے کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے شادی یہ کر لو یہ کر لو آج کل کے تو الٹ لڑکے والوں کے یہاں سے رشتے آ جاتے ہیں یہ آپ پر لڑکی اگر ہونہار بچہ اگر آپ کا ہونہار پڑھا لکھا کما رہا ہے تو اس کے سو رشتے آ جاتے ہیں یہ تو پہلے ہوا کرتا تھا
پر ابھی ا بھی بہت سے گھروں میں ایسی سوچ ہے نا کہ لڑکیاں کو مطلب جلدی شادی کر کے بیا کر دو تو اچھے رشتے نہیں آئیں گے پھر لیکن کہ میں نے ان کو کتنا سمجھایا کہ بھائی جان آپ ان کو پڑھائیے آپ کی بیٹی اتنی اچھی ہے پڑھنے میں اس کو پڑھائیے لکھائیے اچھا جو جس کا من کرے وہ کرائیے شادی تو ہوتی رہے گی وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے یہ
بالکل بالکل صحیح کہاں بازی آپ نے اب وہی ہے نا یا تو ان کی امی بنا پڑھی لکھی ہوں گی
ہاں بس یہی بات ہے بس یہی بات ہے ان کے ممی ابو پڑھے لکھے نہیں ہیں نا تو وہ پڑھائی کا مہتو نہیں سمجھ رہے کہ کتنا مہتو ہے بول رہے ہیں کہ ہماری بیٹی قرآن حدیث پڑھی ہے لیکن چاہے نا جب اپن پڑھے لکھے ہوں گے تبھی نا اپنے بچوں کو سمجھا پائیں گے
صحیح بات ہے آپا یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا کہا جاتا ہے ایک ماں پڑھی لکھی ہے تو بچے بچوں کا جیون سدھر جاتا ہے اگر ماں ان پڑھ ہوتی ہے تو بچے پڑھائی کی طرف کم ردا نہیں کر پاتے ہیں ہے نا تو یہ چیزیں بڑی سوچ سمجھنے والی ہوتی ہیں اور جب ان کے امی ابو خود ہی پڑھے لکھے نۓ تو انہیں پڑھائی لکھ کی باتوں کا انہیں کچھ پھر اثر بھی نہ پڑ پڑھتا ہوگا بچے پڑھے نہ پڑھے ایسے ہوتا ہے ان کی شادی کا
بچوں کو پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے نا جب ماں ہی پڑھی لکھی نہیں رہے گی تو پھر اپنے بچوں کو کیسے سسنسکار دے گی آپ بتائیے نا میں نے تو ان کو بہت سمجھایا بہت سمجھایا تھوڑا سا ان کو سمجھ میں آیا ہے میں صبح جا کر پھر سے بات کروں گی ان سے میں ان سے کہوں گی کہ آپ اپنے بیٹے کو پڑھنے دیجیے کیوںکہ اب سرکار نے بھی نیم بنا دیا ہے نا کہ ا مطلب اٹھارہ بیس سال سے پہلے لڑکیوں کی شادی اپن نہیں کر سکتے قانون جرم ہو جاتی ہے
بالکل آپا دیکھو یہ تو دیکھو بہت اچھا کیا ہے ہمارے لیے ایک سونچ رہی ہے ایک ہم ہے ٹھہرے بدھو اپنے بچوں کی باتوں کو نہیں سمجھ ہیں کہ ہم اپنے بچے کو پڑھائے اچھی نئی شکشا کی طرف ان کو مو ہے نا تو ہم ہم خود اپنے بچے کے دشمن بنے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات میں آپا آپ کو بتاؤ ہم جو جلدی شادیاں بیٹیوں کی کر دیتے ہیں تو ان کو دس بیماریاں لگ جاتی ہیں
بس یہی تو ہی ای رہی چیزیں نا کتنی بی میچور نہیں ہو پاتی لڑکیوں کی پھر جلدی سے پریگنسی آ گئی ان ماں بن گئی باڈی ریکور نہیں ہو پائی ہارمون صحیز بیلنس نہیں ہوئے باڈی کے پھر ہو گیا بیچاریے انمیا ہو گیا ان کو کہیں کچھ بیماری کہیں تھائرائڈ آ گیا جلدی عمر میں بچاری بیماری میں مار ہی لگ جا تی لڑکیوں کو
بالکل بالکل یہ تو صحیح کہا سوچنے سمجھنے والی باتیں ہیں
ہمارے انڈیا میں نا تو جتنی بھی لڑکیاں ہیں نا ان کو بہت خون کی کمی ہے کیوںنکہ اتنا کھانا اتنا ملاوٹ والا ہے کہ بچے اچھی ڈائٹ ہی نہیں لے رہی ہیں کہ پراپر ان کا نیوٹریشن بیلنس ہی نہیں ہو پا رہا ہے اسی لیے تو لڑکیوں کو بڑھیا پڑھا لکھا کے اچھی عمر میں شادی کرنی چاہیے اس کی پہلے شادی نہ کرنی چاہیے لڑکیوں کی
بالکل بالکل یہ تو ہے میں تو یہی کہوں گی آپ بھی آپ جا کے سمجھائیں ان سے بات کرے ایسا نہ کرے بچے کے جیون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے اور تین چار مہینہ بچے کو تین چار سال بچے کو پڑھنے دیں اچا اچھی راہیں سکھائیں اچھی نیکی کی باتیں سکھائیں شادی میں تو کوشھ نہ رکھا باجی
صحیح بول رہی میں ان کی بیٹی تو بہت اچھی ہے بہت اسمارٹ ہے پڑھنے میں مطلب مجھ سے رو رو کے بولی رہی تھی کہ باجی میرے امی ابو کو سمجھائیے کہ میری شادی نہ کرے مجھے میں پڑھنا چاہتی ہوں تو میں نے کہا میں بات کروں گی میں کوشش کروں گی باقی اللہ کے اللہ سے تم دعا کرو کہ ان کا دل بدل دیں
صحیح بات ہے دیکھو کیسے نا سمجھ بچے ہیں جو اپنے بچے کے فیوچر کی بھی نہ سوچ رہے ہیں
ہوں آج کا معاشرہ ہے کہیں کہیں پہ آ بہت کم ہی لوگ ویسے ایسے بچے ہیں باقی تو سبھی لوگ پڑھاتے ہیں اپنی لڑکیوں کو بہت کم ہی لوگ ہیں جو بچے ہیں اس طرح کے کے
ہاں یہ میں بتاؤں بازی آپ کو یہ وہی سائڈ ادھر سائڈ سے ہو گیا ہے جیسے کہ کہ ا ابھی کم پڑھے جو کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے وہی لوگ ان باتوں کو کر رہے ہیں نہ تو
جی جی ارے مجھے تو بہت ٹینشن ہو گئی اس کو دیکھ کے بچاری اتنی سندر ان کی بچی پڑھی لکھی پڑھی لکھی ہیں اور اس کو ابھی تو شادی کروا رہے ہیں میں تو دعا کروں گی اللہ سے کہ ان کے ماں باپ کو اچھی سیکھ دے تاکہ بیٹ ی کا فیوچر بن سکے اے بات کر رہی ہے بھیا آئی تم کہ
آپ سے یہی کہوں گی آپا جا کے سمجھاؤ اس کے امی ابو کو ہے نا تھوڑا سا سمجھ آئے ایسے نہ کرے بچی کے ساتھ
نہیں نہیں نہیں اللہ کریں گے نا تو ان کو سمجھ آ جائے گی میں نے بہت ایگزام بہت بہت سارے اگزامپل دے کے ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھیے آج کل کی لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہے آج کل لڑکیاں ڈاکٹر انجینئر نہ ساری پوسٹ میں جا رہی ہیں اور لڑکوں سے بہتر پڑھتی ہیں اور ان سے اچھا کام کرتی ہیں میں نے تو بہت سمجھایا اب اللہ ان کو ہدایت دے دے کہ وہ ایسے نہ کریں
باتیں چینج ہو جائیں دماغ چینج ہو جائے آپ
نہ بہت ساری بیٹیوں کے لیے آسان کے راستے کھول دیتی ہیں اگر ایک بیٹی کوئی ڈاکٹر انجینئر بن کے نکلتی ہے نا اپنے پریوار سے اپنے خاندان سے تو بہت سے لوگوں کو سیکھ ملتی ان کے امی ابو کو کہ ہمیں بیٹی کو پڑھانا چاہیے ہمیں بیٹی کو کو آگے بڑھانا چاہیے ایجوکیشن میں
پھر سوچ بدلتی چلی جاتی ہے آپا پیرنٹس کی انت یہ ہو جاتا ہے اس نے
کل آپ صحیح بول رہے ہیں
ہم بھی پڑھائیں گے تو ذہن میں یہ بات ہے پ تھر کٹ جاتی ہیں پھر ان ان امی ابو کو بچوں کو یہ نہ رہتا کہ ہمیں بس شادی کر دو دڑ جاؤ
ہوں ارے شادی کوئی زندگی کا مقصد تھوڑی نہا ہے باجی زندگی کا اصل مقصد تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے کامیاب ہونا ہے ہم لڑکیوں کو بھی پڑھا لکھائیں گے نا تو کل کل وہ لڑکوں کے جیسے وہ بھی ہمارا سہارا ہی تو بنے گی ضرورت بیٹے ہی چلاتے ہیں اپنے ماں باپ کا گھر بیٹیاں بھی تو چلاتی ہیں اگر اچھی پڑھی لکھی رہتی ہیں تو اور بیٹیوں کو تو محبت زیادہ ہی ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے
بالکل یہ بات تو صحیح کہیں آپا آپ اپنے وہ پہلا سمے ہوتا تھا کہ یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا آج کل کا تو بس یہ ہے دیکھو لڑکا چاہے لڑکی ہو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو جیون میں کچھ حاصل کر سکتا ہے
اور کیا ہم لڑکیاں پڑھی لکھی رہیں گی جاب میں رہیں گی تو وہ اپنے بچوں کو بٹر ہینڈل کر پاتی ہیں نا
ہاں انے انے لڑک اپنے پریوار والوں سے اسٹینڈ تو لیا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے
صحیح بات ہے نہیں کیا ہے نا آج کل کے ماں باپ بھی اسمارٹ ہو گئے ہیں سمجھ رہے ہیں چیزوں کو
بالکل دیکھو آج کل کیا ہے کہ آ پا سامنے والا شادی ہوے ٹھیک ہے نا تو شادی بھی ایک جوہ کی طرح ہو رہی ہے اچھا لڑکا مل گیا تو آپ کا جوہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا پاسا پلٹ گیا ورنہ تو آج کل نیوز نہ دیکھی اپ نے کتی پڑھی لکھی لڑکیوں کو بھی کر دیتے ہیں ان کا پتا بھی نہیں چل
صحیح بول رہے ہیں ارے ہمیں اپنی بیٹیوں کو تو یہ سمجھانا چا حی ہے کہ اگر شادی سکسیز نہیں ہے تو آپ اپنے گھر لوٹ آو ایک مری ہوئی بیٹی سے اچھا ہے کہ طلاق شدہ بیٹی ہمارے گھر میں بیٹھی رہے
بالکل یہ تو صحیح کہا آپ نے میں اس بات سے سے آپ کی سے سہمت ہوں یہ چیزیں ہر ہر امی ابو کو اپنی بیٹی کے لیے سکھانا چاہیے اور میرا تو ایک اور ہے میں تو کہوں آپ اپنی بیٹی کو دہیج دو یا نہ دو لیکن اپنی بیٹی کے لیے چاہے ایک کمرے کا مکان دو دینا ضرور چاہیے
بہت اچھی سوچ ہے باجی آپ کی یہ
نہ دہیج کام آتا ہے باجی اور نہ چار لوگ ہماری شا نکاح میں آ رہے ہیں کھائیں گے اور چلے جائیں گے کل ہم ہماری بیٹی یا ہماری بہنیں پریشان رہیں گی وہ پھر پوچھنے بھی نہ آتے ہیں باجی چار چگلیاں ہی کرنے آتے ہیں ارے ایسے کیسے ن کل گئی تو یہ چیزیں تو بھیا ہر امی ابو کو اپنے بچے
بالکل بالکل بالکل آپ یہ سوچ تو مجھے بہت اچھی لگی میں تو اپنی بیٹی کے لیے ان شاء اللہ ایک مکان ضرور بنوا کے رکھوں گی بھلے اسے ایک زیور کم دوں گی لیکن اس کا مکان بنوا کے دوں گی اس کے لیے
میں تو میری تو جتنی بھی سہیلیاں ہیں جتنی بھی رشتے دار ہے میرا تو ان سے یہی کہنا ہوتا ہے آپ اپنی بیٹی کو باجی یہ ضرور دینا تو وہ تو کہتے میری ایک نے دی ہے تو وہ اس کے ساتھ دیکھو اللہ نے بڑا مطلب وہ جو سامنے والی پارٹی تھی بڑی خراب نک لی آپا پھر کم سے کم وہ کہہ رہی میری بیٹی آج میں نے مکان دیا تو اس میں رہ تو رہی ہے تو بڑی خوش ہو رہی تھی میں نے کہا یہی تو دیکھو
نہیں نہیں آپ نے بالکل صحیح بولا میں یہی بات ان کے امی ابو کو سمجھاؤں گی صبح جا کے بالکل صحیح بات بتائی ہے آپ نے جی جی انشاء اللہ انشاء اللہ چلیے گڈ نائٹ
چلیے گڈ